ہاں باری آواز وال حکم السلام بھائی جان کیسے ہیں
خیریت ہے
سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے
ٹھیک ہے کہ ہمارا بھی اللہ کا شکر ہی ہے
اچھا ہاں یہ بتائیے کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے
گرمی ہو گئی ہے زیادہ
ہاں گرمی کا تقضا ہے ب
تو ابھی تو ہم نے گاؤں میں اس بار جو ہے گئے تھے تو ہم نے نیبو اور آم کے پیڑ لگائے ہیں ہاں اور اگلے سال آم جو ہے فل دینا شروع کر دے گا
اچھا اس بار لگائے اے سال دے دے گا
ہاںگلے سال دے دے گا
گڈ اچھی بات ہے پیڑ لگانا تو
اور وہ بھی ہم نے مالدہ لگایا ہے کھانے میں اچھا لگتا ہے مالدہ سب سے بڑھیا آم ہے مالدہ
اچھا ٹھیک ٹھیک صحی ہے اس سے اللہ تعالی بھی خوب خوش ہو جائیں گے چلو ہمارے پت ت کو بچا گئے ہیں یہ صحیح سغ ہے ہوں
کے لیے بھی ہے کیوںکہ اللہ کوپ پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے پریاورن سے پریشان ہو رہے ہیں
بہت زیادہ ہاں ہاں وہی تو گلوبل وارمنگ اتنی بڑھ گئی ہے
سیت ٹھیک
ہوں ہوں ہ ہ بالکل بالکل بالکل صحیح ہے ایسا ہونا چاہیے کوئی بندہ اللہ نے اپنے بندے س لیے بھیجیں کوئی ان کی بنائی ہوئی پرکتی کو ان بنائی ہوئی دنیا کو سگگر سکشت رکھ سکے میںح محفوظ رکھ سکے بٹ بٹ یہاں تو بندے کیا کر رہے ہیں لوگ بات سب نقصان ہی نقصان کر رہے ہیں کوئی پیڑ لگانے کو تیار نہیں پیڑ کاٹنے کو سب
ہاں لیکن ہم نے اللہ کا کہ دش ہوا تھا کہ بھائی پیڑ لگاؤ تو تو ہم نے آدیش کا پالن کیا ہے
یہ تو بہت اچھی بات کری آپ نے ہاں ہاںاں
اور گرمیوں میں کیا کر رہی ہیں کہیں گھومنے گئ
ہاں وہی ابو امی کے گھر گئے تھے پہاڑ میں خوب مزہ آیا ادھر سے تو آنے کوئی من نہیں کرتا اتنا ٹھنڈا موسم تھا ادھر اور ہ تیسری دن بارش ہو جائے گی تو تھی تو اور ٹھنڈک مل جا رہی تھی ادھر تو ہم تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ تو مجبوری میں آنا پڑا بچوں کی وجہ سے
ا اچھا
یہ ہوا اور آپ گئے تھے کہیں اپنے
میں بھی گاؤں گیا تھا تبھی تو ہم نے نی کے جو ہے آم اور نیبو کا پیڑ لگایا ہے
ٹھیک
اس بار ہم نے گاؤں جا کر کے پیڑ لگائی کرا ہے وہ پیڑ سے جو ہے ہمارے اللہ خوش ہوں گے کہ پریاورن کے لیے کچھ ہم نے وہ کام کیا
کام کیا یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا اللہ میاں صحیح میں آپ کو برکت دے بہت کہ آپ نے پرکرتی کے بارے میں سوچا
ہ
اور دیں گئی ج ٹھیک ٹھیک
اور کھانے پینے میں آج کل کیا کر رہے کر رہی ہیں
آج کل تو زیادہ نہیں گرمی اتنی ہو جائے گی کچن میں گھسنے کو من ہی نکل گا بس چھوٹا موٹا جیسے بھی بن گیا بنا لیا
اورحافزہ کا شربت کیجے نیبو پانی دیجیے
ہاں وہ آپز تو کھائے پی رہے ہیں یہاں سے گ گ جاتے ہی پہلے باہر سے اگر ہم کہیں سے جا گئے ہیں تو سب سے پہلے معافضہ ہی چاہیے ہمیں
کس کمپنی کا رو آب جا لیتی ہیں
گلاب اری کا
ہ تو ہم درد کر لیجے
اچھا وہ صحی ہے
ہاں ہمدرد کا روحب چڑ ٹھیک ہے
اچھا اچھا اچھا سی سی
اور آج کل راجنیت میں کیا چل رہا ہے
راجنیتی میں تو ہم زیادہ نہیں پڑھتے ہیں خیر
اچھا
ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم گھر کے کام ہی کرتے رہ جاتے ہیں
اور بچوں کی تعلیم ٹھیک چل رہی ہے
تعلیم ٹھیک چل رہی ہے ہاں ابھی تو چھٹیاں ہی چل رہی ہیں فرسٹ جولائی سے جب اسکول کھلے گا تب جا کے تھوڑی سی ان کی تالم پٹری پہئےآئے گی
تو قرآن وغیرہ پڑھا اردو پڑھوا رہی ہیں نہیں اپنے بچوں کو مسجد وغیرہ میں بھیج رہں گے پڑنے کے
نہیں نہیں ویسا تو نہیں بھیج رہے کورآان وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور پانچ بار نماز پڑھتے ہی ہیں
اچھا
ہاں
سب تو اچھے آپ نے تعلیم دیے نہیں بچھے تعلیم
ہم نے کہا چاہے ہم نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کھانا چھو دو لیکن اللہ تعالی کی نماز مت چھوڑنا انہی کی کرپا سے سب کچھ ہو کی مہگا نہل سے سب کچھ مل کا ہے ہ تو آپ کو نماز جرور پڑھنی چاہیے
ہاں
ہاں یہ ہے اور اور سب بڑیا خیر يت ہاں بس یہی ہے بچے تھوڑا فون وون آج کل زیادہ دیکھ رہے ہیں کل پ ہی کہتے ہیں دن بھر اب میں سوچی ہوں کب اسکول کھلے کب ان کی تعلیم ملے ان کو تاکہ ان کو فون سے چھٹکارا مل جائے ہوگا
تو اب تو سرکار بھی کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھ ریکھا جائے
جائے پہلے تو خوب اکسایا اس کے بعد سرکار نے آن لائن کرکے یہ کرکے وہ کرکے اب کہہ رہے ہیں محفوظ رکھو کیسے محفوظ رکھا جائے
تو کئی دیش جو ہے مسلم کنٹری جو ہے بہت سارے مسلم مسلم کنٹری جو ہے بین کر رہی ہے کہ سولہ سال سے کم بچوں کو
ہاں حالانکہ یہ تو صحیح ڈسیژن لیا ہے سرکار نے بٹ یہ قدم پہلے اٹھا دینے چاہیے یہ تھا تھوڑا اور پہلے
یہ ہندوستان کو بھی تو اٹھانا چاہیے کہ سوشل میڈیا میں سولہ سال کے بچے چوں کی اینٹری نہ دی جائے
ہاں ہاں ہاں
ہمم
یہ تو یہ تو صحیح ڈسیژن ہے ویسے تو ہونا تو یہی چاہیے
ایسا تو ہو نہیں رہا
ہمم ایسا جو ہو جائے تو پھر کئی ماں باپ خوش ہو جائیں بچوں سے چلو بھائی بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں ہے نہیں تو حد کر رکھی ہے بچوں نے سیما پار کر رکھی ہے فون فون چوبیس گھنٹے فون ہی فون ان کے ہاتھ میں فون کے چکر میں باہر کھیلنے بھی نہیں جاسکتے
نہ
ہمم
تعلیم بھی وہ ویسے ہی اب چاہتے ہیں کہ تعلیم بھی فون سے ہی
ہاں ہاں وہی تو وہ اب ان کو ٹیچر کا پڑھایا ہوا وغیرہ ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا بس ہمیں فون سے پڑھنا ہے فون سے پڑھنا ہے یو ٹیوب سے پڑھنا ہے اب کوئی بچ پیرنٹس کتنا دھیان دے گا کہ یہ پڑھ ہی رہا ہے ایکچول میں کیا کر رہا ہے پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم ہے نہیں کہ چوبیس گھنٹے ان کے پاس بیٹھے گئے
تعلیم تو بچوں کو دینا چاہیے تعلیم دیں گے اپنے دھرم کا تعلیم تو ضرور دلوائے
ہاں وہ تو خیر ہے دلواتے ہی وہ تو پہلے نمبر پہ آتا ہے
اور تعلیم کو کے ساتھ ساتھ سنسکار بھی ہو بچوں کا
جی جی جی
ان میں ایسا بھرے کہ بھائی بس ماں آپ کا بھی خیال رکھیں بڑھاپے میں
بٹ آج کل بچوں کی اٹیچمنٹ ختم ہوتے جا رہی ہے پیرنٹس سے
تو نہیں تو انہیں اللہ تعالی کے وشے میں ب اللہ کے وشے میں بتائے پیک پیمبر محمد صاحب کے وشے میں بتائیں تاکہ وہ بچے یہ ہو سنسکار سیکھیں
جی جی یہ تو آپ نے بہت صحیح فرمایا ہ ہ
اور آج کل تو آپ کے یہاں آم سستا ہو گیا ہوگا
آم ہاں تھوڑا بہت مل ہی رہا ہے سستا پرسوں لے کے آئی تھی میں چالیس کے ڈیڑھ کلو دیے تھے لیکن وہ چھوٹا تھا آم ایک دم پکا نہیں تھا بٹ چھوٹے چھوٹے میٹھے خوب تھے اچھا لگا
یہاں تو بڑھیا جو ہے پچاس کے ڈیڑھ کے جی مل رہا ہے ہاں جی اور وہ بھی مالدہ مالدہ مالدہ یا جو ہے دشہری آپ کو پچاس کا ڈیھ کے جی ملے گا چلا رہے ہیں ہمارے تو گلیوں میں شور مچا رکھے ہیں سونا مشکل کر دیتے ہیں وہ ہاں وہ تو ابھی اسپیکر لگا کے چل لا رہے ہیں آم لے لو آم لے لو ارے وجے آام گائے کل ج روٹی نہ کائے کہ کیا ہے
صحیح ہے ابھی سیزن بھی ہے پھر ایک آدھ مہینے بعد تو پھر یہ ختم ہی ہو جاتا ہے بالکل ہے نا
ٹھیک تو ہے لیکن آم بھی تو زیادہ نقصان دہ ہے کہ کاربوائڈ سے پکڑ ہے اور یہ پیٹ کے لیے اتنے فائدے مند
ہ ہاں یہ تو بات صحی کری ہے آپ نے صحیح فرمایا آپ نے ہاں وہی ہے کسی چیز کا ادھی ہونا تو غلط ہی ہے نا ہوں ہ وہ ہے اچھا
اور توب کیا چل رہا ہے کوئی
بسب کا گیا ت ہے
سب خیریت ہے
سب کہہ گئے تھے ہاں چل گئے ہیں دن کٹ رہے ہیں اب فرسٹ جولائی سے تھوڑا سا بزی سرول ہو جائے گا ب بچے اسکول جانے لگیں گے بس ان کو پہنچ چاؤ لاؤ کھانا بناؤ کپڑے دھو اسی میں ہم بزی ہو جائیں گےبھی آج کل تھوڑا جگوز ہمیں تھوڑا آرام ملا ہے ہ وہی ہے شروع ہو جائے گی وستتا
یہ اللہ کی خیریت ہے
ہاں اورک ایک تھا آ پ بہت اچھ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ حافظ
ہ